یس السلام علیکم
ہیلو وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے آپ کو
کلیر اگئی
ہممم
خیریت سے ہو
جی بولیے فرمائیے
یہ الحمد للہ اور نیچر وغیرہ کیسا چل رہا ہے پرکرتی وغیرہ آپ کے ادھر
نہیں اں تو بہت گرمی ہے ہمارے ہاں ہاں دھیرے دھیرے موسم تبدیل ہو رہا ہے تھوڑا ٹھنڈا تھوڑا گرم ہو رہا ہے پہلے کے توازن میں اور ابھی کے توازن میں بہت فرق ہو چکا ہے نا موسمی اعتبار سے ہوں پہلے ہاں ہاں نہیں جیسے پہلے کے زمانے میں جب ہم لوگ چائلڈ ہوڈ میں ہوتےے تو تب ہم دیکھتے تھے کہ گرمی گرمی ہی پڑتی تھی ہے نا سردی میں سردی ہی پڑتی جی ار بارش میں بارش ہی رہتی تھی لیکن اب تو بارش بارش میں رہ ٹھیک ہے لیکن بارش ہر موسم میں نظر آتی ہے
یہ تو ہے نا قیامت کی نشانی ارہی ہے
ہاں بالکل پوری طرح سے کمپلیٹ ہوتے جا رہی ہے
بالکل بالکل پھر تو مطلب ٹائمنگ تھی اس کی آنے کی اب نہیں ہے بالکل بھی
جیسے جون لگ رہا ہے تو بارش ہوتی تھی اب تو ایسا لگ رہا ہے نویمبر دسمبر جنوری یعنی فروری میں دیکھ رہے مارچ میں دیکھ رہے بارش ودرم اپریل میں تھوڑی سی دھوپ کا مزہ لیتے پھر بارش
ہر مہینے بارش ہو رہی ہے
ہر بار بارش مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا موسم کا نظام بگڑ گیا ہے
وہی تو پرکرتی میں بہت چینجز ہے یار
ہاں قدرتی نظام بہت چینج ہو رہا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں ہاں یہ ہماری وجہ سے ہی ہو رہا ہے ہمیں مخلوق کیسے ہی طرح طرح کی ٹیکنیکل چیزیں اور ان کے اندر اتنے سارے وائرس بھر دی ہے دنیا میں کیا ہی کریں گے ہے نا طرح طرح کی ان کی بالکل بالکل اسی کی اثرات ہے
ہاں آپ دیکھو جے آج کل فائیو جی نیٹورک آ گیا اب اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے
بالکل ہم مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اوپر والا صرف جو ہمیں غذائی چیزیں مہیا کروا رہا ہے صف ص بہ چرند اور پرند کی وجہ سے
جی جی بالکل
انے اچھے نہیں ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائے ہے نا اس قدر کی گھر می اس قدر کی بارش ہمارے وقت میں وہ ہم بولتے یہ لگاتار بارش ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی موسم بہت ٹھنڈا کر دیتا ہے وہ موسم کتنا اچھاگتا تھا بارش
بالکل بہت اچھا لگتا ہے
ہے نا کبھی انجوائے کیا اور بارش میں باہر نکلنا لگاتار چ ری گھومنا
ابھی تو کل ہی ہوئی تھی ہمارے یہاں بارش
ہ کیا ہمارے یہاں موسم بن رہا ہے لیکن برس نہیں رہا ہے ابھی ہوں
ٹھنڈک کا مزہ بھی لیا
اب تو ہی مزہ ہوتا ہے نا اللہ کی قدرت ہے وہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہے مجھے
پرکرتی میں جو سکون ملتا ہے نا وہ اور جگہ نہیں
ہاں بالکل
صحیح رہتا ہے نا
ہاں بالکل ہاں بالکل
کل ہم نے چائے اور پکوڑے کھائے تھے
اچھا موسم کا مزہ لے رہے تھے آپ اور ہمارے اتنی شدت کی گرمی تھی کہ ہم دہی وغیرہ کھا رہے تھے ہاں لسی بنا کے اتنی گرمی پڑ رہی تھی ہاں
ھنڈا ہی کا رہے تھ
ہاں دیکھیے اب تو ایسا ہے کہ کہ گرمیوں میں چاہ کتنی شدت کی گرمی پڑے چاہے تو اپنی مزے کی الگ ہی رہتی یہ نا
بالکل بالکلل گر گرمی میں بھی انسان کو چاہے
چاہیے اپنے ہی ایک نشہ ہاں اڈکشن ہے اپنے کوت چیزوں کا ہاں
اور گھومنے وغیرہ نہیں رہتاپ کبھی کبھی
نہیں گھومنے کے چکر میں ہم صرف ہماری بہنوں کے گھر جاتے ہیں ریلیٹیو کے گھر تو وہاں بھی نہیں جاتے ہیں اور پہلی بار تو ن ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے زیادہر گھر میں ہی اچھا لگتا یہاں
ہمارے یہاں تو کیا پہاڑ وغیرہ ہے جو چل جاتے ہیں کبھی بھی گھومنے
پہاڑ پہ ہاں اچھا آپ کے نزدیک ہوں گی ساری
ہاں نزدیک ج مطلب ایریا جو بسایا ہوا ہے نا
پہاڑوں پہ ہے اچھا مطلب وہاں پہ کافی لوگ تری ری کے لیے آتے ہوں گے پھر
نہیں نہیں مطلب اس طریقے سے نہیں ہے
اچھا اس طریقے
ہاں جانور وغیرہ خطرہ بھی جاتا یہاں پہ
اچھا
جیسے رہتے نا پینتر وغیرہ وہ
اچھا
جنگلی جو ایریا تھا نا جنگل کا وہ ہے
دیکھو مطلب وہ جان کا بھی ختم گھومنے والی چیزیں بھی خوبصورت ہے ویسے
ہاں ہاں رسک لے کے جنا برتاتے
دکھے ھایی کہ گھومنا پھرنا ہے تو آپ اگر سفر پہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ر اس کا ہی کام ہے
بالکل بالکل
ہے نا بنا رکس کے تو ہم کوئی سفر نہیں کر سکتے نا
سکون سکون بھی رسک میں ملتا ہے
بالکل صحی کام نے
اب مال لے سے آپ کہیں مارکیٹ میں جا کے بیٹھو گے کتنی دیر بیٹھ جاؤ گے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے اسے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے جی آپ پرکرتی کا مزہ لینے جاؤ آپ پہاڑ ہے جنگل میں تو رسک ہے لیکن یا سکون سے آپ ایک دن نکال سکتے ہو
کیوں ایسا آپ کے علاقے میں
ہاں اس سے کو میں نے یہ جاتا ہے نا مطلب پہاڑ وغیرہ پہ ج نے کھانا بنا لیا اور برسات میں تو الگ ہی مزہ آتا ہے
ہاں ہاں
چکن وغیرہ بنا
مطلب آپ کی طرف لوٹ وغیرہ بھی بہت ہوتی ہونی ہے نا
نہیں نہیں لوٹ ووٹ تو نہیں ہوتی نہیں نہیں نہیں یہ والا سین نہیں ہمارے
نہیں ہے کیا
نہیں نہیں ایسا ایریا نہیں ہے ہاں مطے رسک
اچھا اچھا مطلب جو جنگلی جانورات ںوتےے انہیں کا ساتھ آپ کی طرف
باقی انسان تو بہت اچھے ہیں یہ کے
ہاں ہاں بالکل انسان بہت اچھے ہے کہ
بالکل
ارے وا
میں رہتے بچارے کچھ بھی نہیں کیا
مجھے تو لیکن انسانوں سے جانور سے زیادہ انسان سے ڈر رکھتا ہے
اچھا انسانوں سے ڈر لگتا ہے
ہاں کبھی بھی دھوکا دے رہے کبھی بھی میں تو آج دیکھ د حوانیت بن گئے کبھی بھی کسی کا مرڈر کر کے نکل لے رہے چ چھوٹی چھوٹی باتوں میں
ارے اتنا ڈر کے کاں جاؤ گے
نہیں ہم گرمی اچھی ہے نا ادھر زیادہ تر دیکھا جائے تو ماحول کی بات کر رہی ہوں میں
اچھا ہو سکتا ہے آپ کے ادھر ایسا ماحول ہو
ہ ہ ہمارے یہاں کا تو ماحول بہت اچھا ہے مشہورہ بہت سکون اور اطمینار ہے ہاں بالکل ایک ہم بتائے ایک تین مطلب آپ بولو گےے زیرو چائلڈ سے لے کے تو سیونٹی ای نن لیڈیس سیف ہے سب سیف ہے الحمد للہ کل یہ اتنا اچھا علاقہ ہے ہماری طرف کا
سکون کا ہے مطلب سب مل جل کے رہتے
بالکل بہت اطمینان ہے ابھی کسی طرح کا بھی مطلب کنجڑ پن نہیں کہ نہ کسی کو لے کے بھی بو کسی بھی چیز کا نہیں ہے بہت ہی سکون اطمینان والا کہتے ہیں نا کہ میں یہی کہوں گی کہ ہماری ادھر کا جو ماحول ہے اور سماجی طور سے س بھی لے لو اور ذہنی طور سے بھی لے لو اور کچشنا ہے مطلب کسی بھی طرح کا کوئی پرشرز نہیں حال بت کر کے دیکھیے دیکھیے انسان ہے تو شتان وہ تھوڑی بہت شیتان موجود ہوتی ہے آس پ بس کی ہاں بس وہ بھی کنٹرول میں ہے بس بس وہ بھی کنٹرول میں ہے وہ اپنے دائرے میں رہتے ہیں اپنی لمٹ سے باہر نہیں آتا
صحیح ان کو سپورٹ نہیں ملتا نا س
نہیں نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سپورٹ نہیں نہیںل
بس بس بس یہ ہے اب مان لو جیسے ایک شیتان ہے دو شیتان ہے اب ان کو سپورٹ کرنے والا ہے نا پیھے
ہاں بالکل وہی بات ہو رہی ہے آج کل معاش پھر میں دیکا جا رہا ہے لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ کا بہت احسان ہے ہاں بہت ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں نا ہم لوگ سبری میں جب کبھی باہر کر نہیں نکلتی ہے تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہر ماحول لحاظ سے آپ کا ماحول بہت اچھا ہے ہر علاقے کے لحاظ سے آپ کے علاقے کے کا ماحول بہت اچھا تو الحمد للہ جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی میں بہت اچھا لگتا نہیں وی آر سیف ہم بہت اچھے ہیں کسی کی بھی کسی بھی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے
جی ج
ہاں
ہاں جی صحیح دیکھو ماحول تو صحیح رہتا ہے
جی آپ بتیں آپ کی طرف سے
جی خیریت سے ہے سکون والا ماحول اچھے ہیں ب زدے لوگ آ جاتے ہیں دکان پہ بھی
ہاں ہاں اچھا آپ کے یہاں سب جوائنٹ فیملی میں رہتے گ نا میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے میں سب پیڑھی در پیڑھی سب ساتتھ میں رہتے ہیں ایسا کچھ ہے کیا زیادہ تر اچھا اچھا تو آپ کے پریوار میں بھی سرف جن میں ہی ہوں گے ہے نا
نہیں نہیں ہمارے پریوار میں مطلب پہلے تھے جوائنٹ میں پھر الگ الگ ہوئے فیملی جب بڑھ جاتی ہے نا تو پھر وہ
ج ہاں ہاں کافی چرچا میں رہتی ہے آپ ک ل کے کلو کہ ایک پیڑی ا پڑی تین پیڑھی ساتھ میں چل رہی ہے اور ف ماس ہو جاتی ہے ہے نا تو مجھے لگتا تھا کہ ساب طرف ایسے ہوتا ہوگا
صی ہے چلو بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے آپ میں اتنا اچھا سمجایا مجھے
جی بہت شکریہ آپ نے بھی آپ کے علاقے کے بارے میں مت جانکاری دی ضرور ایک ن ایک بار گھومنے کے لیے ضرور آئیں گے
انشاء اللہ آپ کے دیدار کی
چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ
انشاء اللہ